دکھاؤ ہلو ہاں ٹھیک آپ کو آواز آ رہی ہے میری
ہاں ہاں اپ کو اری
ہاں ہاں کیا کر رہی ہو ابھی
بس بیٹھی ہوں آپ سناؤ
بس دعا کیا کھانا کھایا
نہیں ابھی نہیں ابھی چائے پی کا ٹائم تھا
اچھا ٹھیک وہ میں نا انکل کے گھر پہ آئی تھی ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی بات میں اس لیے
کیا ہوا
ہم بیٹھ رہے تھے نا کر بات کر رہے تھے ایسے ہی
اچھا
وہ آئی تھی بوا میرے انکل کے گھر پہ اب وہ اس اس نے کل دانت نکالے تھے اب وہ ہم بیٹھے تھے نا تو ہاں اس کو اب ہو نہیں زیادہ نہیں ہے کل ہی تو نکالا اس نے ام فرق ہے تھوڑی سی درد نہیں ہے نا اب اسی لیے
دانتوں میں درد
ہاں آج کل سب کے دانت خراب ہونے لگے ہیں کیا ہی کر سکتے ہیں اور سناؤ
کھانے میں کچھ ہوگا
اور سناؤ کیا کر رہی ہو آج کل
اج کل بس پڑھائی ہو رہی ہے
وہ آپ کی بہن نے دیا تھا نا آپ کہ فرینڈ نے نیٹ دیا تھا نا اس نے کالیفائی کیا ہے کہ نہیں
نہیں نہیں اس نے تھری ہنڈریڈ یہ مارکس لائے تھے وہ شاید نیکسٹ ایر میں دے گی تو ہوگا کچھ
اب کیا فائدہ تھری ہنڈریڈ پوانٹس آؤٹ آف سیون ففٹی تو وہ تو آدھا بھی نہیں لایا وہ
کوٹش نہیں کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے نا
نہیں نا مگر کوشش اس میں اس فیلڈ میں کرنا چاہیے نا جہاں انسان جاسک تا ہے ایسے میں وہ ایگزام میں ٹائم کرے گی بہتر ہے نا وہ کوئی اچھا سا یا فورتھ یہ دے گی وہ پیوا میرا اس میں چانس نیٹ تو کوئی بھی نہیں
اس میں بھی اس نے نہیں لائے
تو وہی نا جب اس نے نا وہ کا اس کو اس میں بھی کم مارکس ائے تو اب اس کو
چلنے میں بھی چلو ہم کیا ہی کر سکتے وں آپ کیا کر تے ہو آج کل
میں پی جی
یونیورسٹی جاتی ہو
ہاں کل ہی ختم کیا ادھر کیا ہے نا وہ سمر ویکیشن ہو گئی نا کالج میں انی وان کل شاید ٹوینٹی ون کو کالج پہ کالج والوں کو ہوگی اور ٹوئنٹی سیون کو شاید یونیورسٹی
اچھا م ہے ادھر
اصل میں بچوں کو بھی چھٹی ہونی تھی نہ ختم ہونے والی تھی تو اب بول کے شاید سمر وکیشن اور بڑھ جائے گی دھوپ کی وجہ سے آج اتنی گرمی تھی نا پوچھو ہی مت
زیادہ تھرٹی سیون ہوا سری نگر میں
وہی نا پچھلے سال بھی اتنی گرمی تھی مگر کچھ لوگ بول رہے تھے آج زیادہ ہے نہیں ہے اتنی تھی مجھے یاد ہے
نہیں مطلب بارش بھی ہوتی ہے نا آج وہ بھی نہیں ہوئی
مگر امکان ہے نا بارش کے ہو سکتی ہے
ہاں
اور بتاؤ کیا چلا ہے آج کل کچھ ماں باپ ٹھیک ہے آپ کے آپ کی کچن کا کام ہوا ختم
نہیں وہ ابھی چل رہا ہے ابھی ان کو کل آنا ہے شاید لاسٹ ٹائم
ہاں تو آپ اس میں اردو ہی ایڈ کر سکتی ہے آپ اس میں
ہاں میں تو وہی کر رہی ہوں نا اچھا ٹھیک
مطلب کل ان کو آخری بار آنا ہے نا
ہاں ہاں آخری بار آنا ہے
ٹھیک اور
اور آپ ہی ب
آپ کا کونسا سیم چل رہا ہے اس سال
میرا ابھی نیا ایڈمیشن کرنا ہے تھرڈ سم کا
اچھا ٹھیک آپ کے دو سم کمپلیٹ ہو گئے ہیں نا
ہاں ہو گئے ابھی تیسرا ہے
ٹھیک اور کیا چل رہا ہے آج کل نہیں مزہ ہے مگر گرمی کی وجہ سے نا بے سکونی جیسا ہے سکون ہی نہیں ہے کیونکہ تھکاوٹ ہاں انرجی نا بہت ختم ہو گئی اور ہاں جتنا ہم پانی پئیں گے مگر پانی بھی وہ گرم ہوتا ہے نا اور ہم تو اچھے سے پی سکتے ہیں پانی جب میں یونیورسٹی جا تھی پامپور میں پانی اتنا گندا تھا ہمیں پی ہی نہیں پاتے تھے وہاں گندا پانی یہاں تو بہت اچھا پانی
ہاں ویسے ایک بات تو ہے آپ کے ساتھ انسان بور نہیں ہو سکتا آپ آپ کے پاس باتیں اتنی ہے نا ختم ہی نہیں ہوتی
نہیں وہ تو ہم شوق کے لیے کرتے ہیں باتیں اصل میں انسان نا منحوس نہیں ہونا چاہے نا اور ویسے بھی اگر انسان من ہووس ہوگا تو پھر اس کے ساتھ مت م وہ والا مزہ آتا ہے انسان کو چاہیے گھومنا پھرنا باتیں کرنا اس سے دل ہلکا ہوتا
ہاں میرے نانی حال میں ہے نا وہ میری بھابی ہے نا نئی والی تو مجھے بول رہی تھی آپ یہ کزن ہے نا میں اس کو دیکھ کے مطلب میرا دل کرتا ہے میں بھی ایسے گھوموں وہ بول ری تھی کے انجوائے کرتی ہے قسم سے میں نے بولا ہاں کرتی ہے پھر وہ بول رہی تھی وہ جو آپ کا ہے نا کچھ وہ گروپ کا
ہاں
اس نے بولا اگر کچھ اس میں ہوگا اگزام وگزام ہوتا ہے نا
ہاں
اس نے بولا مجھے بولنا
اچھا ٹھیک وہ کرنا چاہتی ہیں اسی میں
ہاں
ٹھیک میں کرتی ہوں کوشش اگر وہ اوکے جب اس میں آئے گی کوئی ویکینسی تو کیا آئی تھی آئی تھی اس میں پرسوں میں نے آپ کا نام بھی دیا تھا پتاہ نہیں انہوں نے آپ کو نہیں بلایا کیونکہ اس میں ہوتا ہے نا اس میں ایکسپیرئنس بھی ہونا چاہیے
او میں لے لوں گی آپ سے انفارمیشن
ہاں آپ لے سکتے تھے وہ وہ بات ہے مگر البتہ مجھے میں نے دیا تھا نام آپ آگر نکلے گا نا میں آپ کا نام دوں گی کوئی بات
ہاں ضرور دینا
ہاں میں نے اس ٹائم بھی دیا تھا کسی نے بولا ہے کہ شاید اس کو پڑھائی کیوں نہیں کر سک
مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ اسکل بھی ہونا چاہیے نا
ہاں سکل بھی آئے گا سیکھنا چاہے یہ بھی قسمت والے کر سکتے ہیں جاب وغیرہ
ہاں میری نہیں میری ہے ان سب چیزوں میں میری قسمت بہت اچھی
شکر کرنا چاہیے ہوگی انسان کو شکر کرنا چاہیے
ہاں شکر
وہ باہر بیٹھے ہے باتیں کر رہے ہے ایک دوسرے کو ہ ایک دوسرے کا حال جان رہے ہیں
کون
اچھا ہے نا انسان جب ہوتا ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ تو دل کھول کے انسان باتیں کرتا ہے تو اس سے تھوڑا لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ورنہ ہم جیسے مطلب جب کہ جبھی ہم کسی سے ملتے ہیں وہ فون پہ ہوتے ہیں
ہاں وہ بھی ہے
کیا ہے نا سارے لوگ آج فونوں میں بزی ہوتے ہیں کسی کو فرصت ہی نہیں ہے کسی کا حال پوچھنے کا
ہاں فونوں میں گسے رہتے ہیں
ہاں جیسے موت پڑی ہے سب
ہاں
اور سنایں کیا حال چل رہا ہے میڈم جی
بتس گرمی سے حال بے حال ہے ہاں
کھانا سکھاؤ نا سیکھو سیکھو کھانا پکانا سیکھو
مجھے تو آتا ہی نہیں ہے
یہاں نا میرے گھر میں کچھ لوگ ہیں ان کو اتنا شوق ہے ات یہ کرتے ہیں باتیں ٹھیک ہے مگر یہ کرتے ہیں نا زیادہ دماغ مغز کھائے ہے انہوں نے تین بار آئے یہ ٹھی ٹھی کر کے
چلو ان ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے
ہے مت گرمی سے آلریڈی برداشت ختم ہو گئے اور یہ یہاں سے وہاں سے باتیں کرتے کچھ لوگ آئے ہیں وہ سر پہ دستار باندھے ہوئے پتا نہیں کیا ہو گیا ان کو سر پھٹ گیا ہے شاید سردی یہ د ہڑیور
درد ہوا ہوگا
اوپر سے انہوں نے پردے رکھے ہیں نا اتنے جیسے ہم اندھیرے میں ہوں او ہو میں نے سارے پردے کھولے ہیں
ہاں تمہارے گھر پہ مزہ ہوگا وہاں ٹھنڈی ہے
ہاں اصل میں اے سی کی مزے ہے یہ فین وغیرہ بک واس ہے
اب سب لوگ افورڈ مت کر سکتے ہیں
کیوں نہیں کر سکتے اتنا شوق کی بات ہوتی ہے کیوں نہیں کر سک میں لڑکی ہو کے کر سکتی تو وہ لڑکی ہو کے نہیں کر ستے شوق ہونا چاہیے اس کا
ہاں وہ تو ہے تمہیں بڑا ہے
ہاں مجھے ان چیزوں کا بہت شوق ا وکے مجھے سارے لوگ بولتے ہیں آپ کیا کرتے ہو یہ وہ لاتے ہو میں بول رہی ہوں آج کا دن ہے جیو
نہیں مطلب آپ کو آپ کے سامنے بول تے ہے یہ کیا کرتی ہو پتہ ہے پیچھے وہ کیا بولتے ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے
ہاں اور کیا جلیس مطلب کہ حسد بغز
جلنے دو ان کو خود کی مزے کرو
ہاں ہاں ہم بھی جلائیں گے پیچھے پیچھے ہمیں کیا ہے کون سا ہم جل رہے ہے
ہاں وہ بھی
آگ بنو لوگوں کو جلاؤ جو لوگ جلنا چاہے البتہ جو کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جو سپورٹ بھی کرتے ہے نا
ہاں
کیا کر سکتے ہیں بہن اچھا بیٹھو اللہ حافظ
چلو بیٹھو